وعلیکم راشد نہیں ہے سلاملم وعلیکم السلام اور بتائیے رکیے تھوڑا دیر گفتگو کر لیتے ہیں تھوڑا بہت
یہ ہماری جوجی گت کر لے یارے
آؤ بتائیے تھوڑا سا رک جائیے اے بعد تو چاند میں لگا دیجیے گا
پڑا جا لے لے
وہ ہم جان رہے ہیں آپ کو ٹیوشنوں پارٹ ٹائم کر کہ ٹیوشن پڑھا کے پیسہ جھٹور لے رہے ہیں
سارا دما خ آابسی کے پاس یہ نا ٹیو سنیا والا نوکری ہما دوا دیتے بولیے
ہم توب بولیے رہا ہے ار گھر جانا ہے ہما اب اور بتائیے کیا حال چال سب اچھا
ہیلو بولیے راجہ صاحب جی سر راشد بھائی یہی سب سے بہتر رہے گا جب ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے تو ہر کسی کی رائی بھی سامنے آئے گی اور جو کام ہی ہوگی اس سے پہلے ہی سمجھ لیا جائے گا
بالکل ہمارے گاؤں میں کئی بزرگ ایسے ہی جنہوں نے کھیتی کا بہت ان ہے ان کی سلاح بھی کام آئے گی
پچاس سال سے کھیتی کر رہے ہیں انہیں موس بیج اور مٹی کی پوری پہچان ہے
ہاں اور حاجی صاحب بھی ہمیشہ لوگوں کو مل جل کر کام کر نے کی سلاح دیتے ہیں اگر و ساتھ رہیں تو لوگ کا بھروسہ اور بڑھے گا
صحیح کہاں بھائی صحیح کہا ویسے گاؤں میں اس بار کھاد اور بیج سمے پر ملنے گئے تھے
الحمد للہ زیادہ کسان کو سمے پر مل گئے کچھ لوگوں کو تھوڑی دیر ہوئی تھی لیکن بعد میں ان کی کی بیوستھا ہو گئی
اچھا سمے پر بھی مل جائے تو آگ کام آسان ہو جاتا ہے بالکل
بالکل اب لوگ نئی قسمت بیج کے استعمال بھی کر رہے ہیں جسے پیدوار اچھی ہو رہی ہے بہت
میں نے بھی سنا ہے کہ کچھ کسانوں نے ڈرریپ سچائی اور چھوٹے پمپ کا استعمال شروع کیا ہے ہاں دھیرے دھیرے بدلاؤ آ رہا ہے پہلے لوگ پرانی تری قے سے ہی کھیتی کرتے تھے اب نئی جانکاری بھی لے رہے ہیں یہی تو ضرور ہے محنت کے ساتھ ساتھ نئی سوچ بھی ہونی چاہیئے ویسے گاؤں کے اسکول کی کیا حال ہے وہ بچے ٹھیک ہے ایسے ہیں پڑ رہے ہیں نا جی اس بار نئے شکشک بھی آئے ہیں ب چ نمت اسکول جا رہے ہیں کچھ لڑکے لڑکیاں شہر جا کر کالج کی پڑھائی بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی شکشا بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کھیتی اور کاروبار بالکل اگر پڑھے لکھے نوجوان گاؤں میں رہ کر کام کریں گے تو تو گاؤں اور تیزی سے آگے بڑھے گا ہوں اور اگر کوئی کمپیوٹر جانتا ہو تو وہ ہمارے سامان کا حساب کتاب بھی اچھے سے رکھ س سکتا ہے ہاں اور موبائل سے گراہک سے بھی سمپرک رکھا جا سکتا ہے آج کل لوگ فون کر کے ہی سامان منگوا لیتے ہیں اگر ہم ی سوھا دیں گے تو گراہک اور بڑھیں گے بالکل ہم ہر گراہک سے اچھا اچھے طریقے سے بات کریں گے تاکہ وہ دوبارہ بھی آئیں ہمارے گاؤں کی پہچان ایمانداری اور محنت م منوازی ہے یہی بات کاروبار میں بھی دکھنی چاہیے
صی کہا آپ نے اگر گراہک خوش رہیں گے تو اپنے دوستوں اور رشتے دار کو بھی بتا ان کا
ویسے گاؤں کا سپٹ ہٹ ابھی ابھی لگا ہے ہاں اور سب سے لگتا ہے آپس کے گاؤں سے بھی لوگ آتے ہیں سبزی اناج ک کپڑے اور گھر کا سامان سب ملتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ کی شروعات میں وہیں ایک چھوٹا اسٹال بھی لگایا جا سکتا ہے بہت اچھا وچار ہے کولی ہاٹ میں پہچان بنے گئی پ شہر میں دکان کھولنا آسان ہوگا انشاء اللہ دھیرے دھیرے بڑٹھ جائے گی جلدی بازی بالکل نہیں کریں گے جی صبر محنت سے ہی کامیابی ملتی ہے اچھا سلام علیکم
الحمد للہ بالکل خیریت ہے آپ سننا یہ سب ٹھیک ہے نا الحمد اللہ اللہ کا کرم ہے بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی ت سوچا جو آپ سے گفتگو کر لے بہت اچھا کیا بھائی بتائیے کیا حال چال ہے سب بڑھیا ہے دستر دراصل میں سوچ رہا تھا کہ کہیں گھومنے چلا جائے کوئی ایسی جگہ جہاں گھومنا بھی ہو جائے اور اسلامی طریقے اور تہذیب کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملے ماشاء اللہ بہت اچھا خیال ہے اگر اسلامک پریٹن کی بات کریں تو اجمیر شریف سے سب سے پہلے جیون میں آتا ہے بالکل میں نے بھی بہت سنا ہے وہاں کا ماحول کیسا ہوتا ہے بھائی ب
و روحانی ماحول ہوتا ہے دور دور سے لوگ دعا کرنے آتے ہیں وہاں کی فضا دل کو سکون دیتی ہے
انساء اللہ ایک بار ضرور جانا ہے اور اگر دلی جاؤ تو جمع مسجد دیکھنا مت مکلنا ا سی بناوٹ اتہاس دونوں لادو آاب جی اس کی تصویر دیکھ د ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے ید آباد بھی اچھا ہے وہاں کا مککہ مسجد اور چار مینار دونوں دیکھنے لائق
ہاں
ساتھ میں حیدرآبادی بریانی کا مزہ ہی الگ ہے بریانی کا نام سن کے ہی بھوک لگ گئی رشد بھائی ارے بھائی سفر کا مزہ ہی یہی ہے نئی جگہ نیا محول اور اچھے لوگ صحیح فرمایا پنی صحی فرمایا آ نے ویسے آپ سے سب سے پسندیدہ اسلامی پریٹن استل کون سا ہے میرے حساب سے اجمیر شریف جا کر دل بہت سکون ملتا ہے
ج
میرے حساب سے اجمیر شریف وہاں جا کر بہت خوب سکون ملتا ہے اور اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو حج اور عمرہ کرنے انشاء اللہ آمین اللہ سب کو موقع مکرمہ اور مدینہت منورا کی زیارت نصیب فرمائے
امین یار ربوال امین فروز تو فی
تو پھر پلان کب کا ہے راشد میاں بھائی جان میں سوچ رہا تھا راشد میاں بھائی جان ہوں اگلے مہینے چھٹی لے کر نکلے پہلے اجمیر تری پھر دلی پھر جامع مسجد دیکھیں گے بہت بڑھیا پلان ہے گلام بھائی جان ٹکٹ پہلے سے ہی بک کر لینا جی بالکل ہوٹل بھی پہلے سے ہی دیکھ لیں گے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو اور سفر میں نماز کا بھی پوری احترام رہے گا جی انشاء اللہ نماز اور دعا سب سے پہلے یہی اصلی برکت ہے بھائی جہان ٹھیک ہے ہاں اپنی اچھا فھرو راشد میاں اب کیا ہے کاام بھی ہو چکا ہے انشاء اللہ
ج
ا الحمد اللہ ربی لالمیین سب کچھ ملکائے کائنات
کہ کرم سے اچھا ہے سننا یہ بھائی جان میرا بھی ٹھیک ہے الحمد للہ ربی لال مین سب کچھ ملکاائے کائنات سے کرم سے بہتر چل رہا ہے آپ سن جناب آپ کی صحت کیسی ہے کاروبار کا کیا ریت ہے گھر کے بار کے کیا حوالات ہیں والدین ال اور اللہلہ اور تمام دوستوں کی خیریت تو ہے نا ہے نا
کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے بس آج کل کاروبار کی مش ترت کچھ زیادہ ہو گئی